وعلیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو وہاں سارے ٹھیک ہیں
ہاں شکر الحمد للہ کیا کرے آج گئی ت ہی ٹیوشن پڑھائی کی
ہاں آج ٹیوشن نہیں گئی تھی تو ابھی تو سمر ویکیشن چل رہی تو آج میں نے چھٹی کی اسکول
آپ جب میں آئی وہاں آپ نہیں تو تھی وہاں پہ میں نے آپ کو ڈھونڈا
نہیں تے میں کزن کے گھر پہ گئی تھی میں بس میں چار بجے آئی وہاں سے
آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میری معاسییمت مجھے یاد کر رہی ہے
ہ نہیں ایکچوئل میں میرے م ماما کا جو ماموں ہے نا وہ بیمار ہے تو اسی لیے میں وہیں پر گئی تھی
ہاں اسے مجھے کہا اور اس کی طبیعت کیسے ہے اب
ہاں بس ٹھیک ہے آجؤ
شکر خدا اچھا اچھا اور اکیلی کہ وہاں پہ
نہیں میری مسری بہن بھی آئی تھی نا وہاں دوسری والی
اچھا کیا
ہاں تو آپ نے کھانا کھایا
نہیں آپ نے کھا ہے میرا بیٹا
ہاں میں نے کھایا
اچھا کیوں اتنی سویرے کیوں
میں جلدی کھاتی ہوں نا کھانا
اچھا کیا مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی میں میں ماما سے کہہ رہی تھی
کوئی نہیں ان شاء اللہ آپ ہم کل ملیں گے نا
انشاء اللہ اور
ہاں سبزی کیا پکائی تھی آپ نے
آج میری میری بھی مما آئی تھی
ہاں
اس کے لیے میں نے دودھ بال لی کدو اب ہم سب کھائیں گے وہی
ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک م میںنو ٹھیک ہے اس کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے
شکر الحمد للہ ٹھیک چل رہی ہے
اس کو کچھ اسکول کا پروجیکٹ بنانا تھا نا
ہاں جب آپ ملی ہی نہیں مجھے
ہاں میں وہاں تھی نا مجھے مما نے بتایا اس کو کچھ بنانا ہے تو اس کی ما آپ کو ڈھونڈ رہی تھی
کو کہا کہا ماما نے نہیں اس کے لیے نہیں اس کے علاوہ بھی مجھے آپ بیٹی ہو اس کے باغت بھی میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی
تا ہے تو ویرا
ج
وہاں پہ سارے بچوں کو کل بنایا ل نا میں دو تین دن سے مت یہاں تھی تو ان کو اسکول میں کچھ پروجیکٹس ملے ہیں تو آپ ان کو کال بنا کے دوں گی
ٹھیک ہے نہیں آپ نے بھی پڑھائی بھی نا ٹھیک سے کیا کرو نا خالی انکائی کرو گے تو پھر پیچھے ہی رہو گی ہ شکر خدا کا اور گرمی ہے کہ نہیں گرمی ہے کہ نہیں سچ کہنا ا بہت زیادہ ہے پھر بھی آ ہاں بہت ہمیں بھی یہاں بت
جاتی ہوں یہاں سے اوپر سے ابیا لگا کے ہو تک نکاب لگا گ کے تو تو زیادہ ہی گرمی ہو جاتی ہے
چاڑھو نا اس آٹو میں دس روپے والے آٹو میں
اچھا اب کہاں یہاں ملتا ہی نہیں ہے اس ٹائم جسٹ جس ٹائم میں نکلتی ہوں نا باہر اسس ٹائم کوئی بھی آٹو نہیں ملتا ہے
بات بھی
اوپر سے اتنا دور جانا پڑتا ہے ن ٹی پورا جانا پڑتا ہے گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے راستے میں
ہاں
ہوں
اور اکیلی جاتی ہو
نہیں پہلے میری فرینڈ آتی تھی میرے ساتھ تو فی الحال تو وہ بیمار ہے
ہ تب سے جب سے اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں تب سے وہ بیمار ہے
ہاں تب سے بہت زیادہ بیمار ہے تو ابھی بھی اس کو فرق نہیں ہوئی ہے
اس کو کیا پرابلم ہے
پرابلم میں اس کو ایکچول میں جب وہ چھوٹی تھی نا اس کا نام دادو گزر گیا تھا تو وہ گر گئی تھی تو اس کو اس سیڑھی سے لگ گئی تھی
سر میں
ہاں
پھر آپ سے سر میںیدہارت
ہاں اس کو سر میں دارد ہوتا ہے بیچ بیچ میں
اچھا
اس کی وجہ سے وہ نہیں آتا اس کو ڈاکٹر نے بولا ریسٹ کرو گرمی بہت زیادہ ہے
اچھا اچھا میری طرح جب میں بھی میٹرک میں پڑھتی تھی نا اس ٹائم مجھے بھی سر میں دار ہوتا پھر مجھے بھی ڈاکٹر نے ایسا ہی کچھ کہا پھر میں نے ایگزام ہاں پھر اس وقت میں نے ایگزام ویگزام دیا پھر آگے پڑھائی نہیں کی پھر
اب یہ ہو جاتا ہے مجھے مجھے بھی مائگرین ہے
ہاںو اوو ہوو یہ ہوتا نا اگر کسی کو ہوتا ہے نا گھر میں
ہاں پھر دوسروں کو بھی ہو جاتا ہے نا اس کے جینس ہو جاتا ہے نا یہ اس کی وجہ سے مجھے بھی ہے مجھے اتنا سر میں درد ہوتا تھا میں اٹ ہی نہیں پاتی تھی
وو ہوو ہو ہو
ہ اور یہ کہاں ہے ماشاہ کہاں ہے
ادھر ہی میں نے ان کو کہا نہیں کسی نے نہیں میں نے ان کو کہا ن نہیں آب جائیں گے نا اس سال کروائیں گے نا ایڈمیشن اس کی جو یہ فارملٹی چٹی ہونے والی ہے
ٹھیک
اس سال اور آپ سناؤ کچھ لیکن آپ کو میرا فون کیوں نہیں لگ رہا ہے مری میری کال کیوں نہیں لگ رہا ہے آپ کو
پتا ہی نہیں میں ادھر اسی مطلب کال لگ سئی تھی بٹ آپ کا کال مجھے آیا ہی نہیں
لیکن یہاں سے رننک ہو رہی تھھی
بٹ وہاں سے آیا ہی نہیں میری جو مانی ہے نا اس کو بھی نہیں آ رہا تھا میرا پتا نہیں اس میرے فون کو کیا پرابلم ہوا کچھ نہیں پھر ہم نے کی پھر میں نے اس سے بات ہی نہیں کی
اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کل دیکھیں گے کیا ہے
ہاں آپ کا د س گ میں کیا پرابلم میںھ متنا اپڈیٹ واپڈیٹ کرنا ہے فون کو
آپ کو یہاں ہمارے فون کو
نہیں اپنے فون کو میرے کو مطلب کسی کی کال ہی نہیں آ رہی ہے مجھے
ہاں اب کل وہ آپ کی ماما کہہ رہی تھی کہ یو پی آئی کچھ اس کو دیکھنا آپ میرے فون کو ہاں
ہاں ب رہی تھی مگر میں نے اب اپنی ایپ فون کھولا نا فم پہ
میرے فون کو آپ کو میرے فون کو دیکھنا ہے کہ اپنے فون ہاں
اچھا ٹھیک آپ کو تب میں نے پرسوں ہی دیا تھا نا اوپن کر کے گوگل پے
دیا تھا نا لیکن اس نے دیکھا نا ماما نے اس کو نہیں وہاں پہ نہیں آیا اس نے کہا اس ضیا آئیں گی تو خود دیکھیں گی
ٹھیک ہے آپ کل آنا تو پھر میں دیکھ لوں گی
کل آؤں گی نا کل میں آؤں گی نا مہنور لے کے
ہاں
پھر آپ اسی ٹائم چیک کرنا
اوکے اوکے ڈن
اور ٹھیک ہو
ہاں اچھا سے بس شکر
اور کیا کر رہی ہو فین کے فین کے نیچے فین کے نیچے
کولر کے نیچے بس کام ختم کیا تو اپ بیٹھی ہوئے افسوچ ہے مجھے گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اس لیے اب میں باقی
ہاں گار میں
اب میں نے سوچا پہلے میں آپ کو کال کروں گی تو
اچھا کیا میں تو آپ کی کال کا ویٹ کا انتظار کر رہی تھی
مجھے یہاں سے کال میرے کو ریچارج ختم ہو گیا تھا اب میں نے وہاں سے آ کے پہلے ریچارج ڈالا
اچھا
تو پھر میں نے پہلا کال آپ ہی کو کیا
شکریہ شکریہ اس کے لیے پھر بھی ا پھر بھی معاشی یاد رہی
ہاںاں وہ کیا ہات نہیں رہیں گےپ
اور اپنا فون بھی چیک کرو نا کیوں نہیں آپ کو کسی اور کی کال آ رہی ہے
مجھے شیال لگتا ہے اس میں اپ ڈیٹ آیا اسی لیے کال نہیں آ رہا ہے
ہاں
آپ میں کل فون والے کے جاؤں گی میرا فون نا خراب ہے میں سوچ رہیوں نیا
آپ نے جو کہا تھا میں نایا لاؤں گی
بس پیسے جمع کر رہی ہوں
ل ن یہی لانا رے یہی لانا جو مجھے ہے
نہیں میں سوچ رہی ہوں میں سیمسنگ لاؤں گی
آج کہاں چلتا ہے سیم
سیمسنگ کا ٹاپ ہے
سچی
ہاں سیمسنگ ٹاپ ہے آئی فون بھی ٹاپ آئی فون نے پہلے پہ سیکنڈ پہ سیمسنگ کی ہے نا
ہاں
اور مجھے سیمسنگ پرسنلی بہت پسند ہے اس لیے میں سیمسنگ ہی لاؤں
پہلے میں چلا رہی تھی جی
سیمسنگ کے فیچرس الگ ہوتے ہیں نا وہ ریڈمی کے فیچر فچرز الگ ہوتے ہیں ریڈمی بہت اچھا فون ہے لیکن سیمسنگ بیٹر ہے اس سے
ہاں ہاں یہ بات سچ ہے
ہاں ریڈمی میرے کو ابھی بھی ریڈمی نائن اے ہے بٹ یہ ہیک جلدی ہو جاتا ہے اور اس میں اسٹوریج زیادہ نہیں ہے میرے کو اس کو آج اس فون کو م بس آٹھ سال ہو گئے جب کورونا تھا نا
ہاں
کونا سے پہلے میں نے یہ فون لایا تھا
اچھا
ہاں
پھر یہ بھیجنا
بیچوں گی کہیں میں اپنے پاس ہی رکھوں گی نا اب
کیوں یہ کہ خاص ہے کچھ
نہیں یہ میں نے اپنے پسوں کا لا تھا اپنے پیسے جمع کیے تو تو میں نے یہ فون لایا اس لیے من نہیں ہوتا اس کو بیچنے کا
وہ بات تو بھی ہے
ہاں نہیں میری ممی نے نہیں ہار میں اس سے کہا تھا مست ہوئی تھی تو اس نے کہا میں ننیحال جاؤں گی تو وہاں سے کیا لانا ہے تو مجھے بولا میں نے بولا ٹھیک کے جاؤ تووں می لی چپس لانا
آپ کس کے ساتھ آئیں گی واپس
آپ شاید ان ماموں کے ساتھ آئے گی واپس ہاں اور
اور آپ سناؤ آج میں بہت خوش ہوں کہ میری بانجی نے مجھے کال کیا قسم سے
ہاں
ہ آ آپ کو پتا ہے ہ آپ لوگ مجھے کتنے خاص
ہاں وہ تو ہے اور
آپ سناؤ کچھ کیا کیا وہاں پہ مما
بند وہ ایکچولی وہاں پر مطلب کوئیئ کو کام کرنے کے اوپر سے اس چھوٹا بیٹا بھی ہے نے
اچھا اچھا
اسی لیے اب میں وہیں پرہ گئی ج اب تھوڑا کام وام بھی کیا ان کو وہاں پر تو بس
اچھا کیا میری جان اچھا کیا کسی کو اگر م تس ملے
ہاں اس لیے میں دو دن وہیں پر تھی تو آ جائی میں
اچھا کیا آپ کل سے لے کےن ٹیوشن جانا
ہاں کل سےر تو میں ٹیوشن ضوری جانا ہے
ہاں آپ کو شاید یہ بورڈ ہے
ہاں سر نے کیا تھا نا بابا کو بھی کال تو یہ کیوں نہیں آتی ہے ٹیوشن تو ہ میں نے بابا کو کو بولا تو میں کل سے جؤں گی
اورو اپ نائنتھ میں ہوناا پھر کہاں بورڈ ایگزام نہیں ہو گا